ہی
دیکھل کیا بج جات تھا مم
ہوں یہجے بہت پیارا لگ رہا ہے
سسما
ہوں اور کیا
چلیو چ
لیکن اس کا کپڑا اچھا نہیں لگ رہا ہے ڈیزائن اچھی ہے کپڑا اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کا
ج کا کمرا سلک کا ہے یہ آج ٹرینڈ ہے یہاں
اچھا
ہوں
اسستر والے ہے نا یہ
ہاں ہاں
تو جانتے ہیں کیا ہوا اس کے بعد
جاو
وہ فوٹو میری مطلب ماسی جو مطلب میری مامی ہیں مونی
ہوں ہوں
انہوں نے کسی اور کو بھیجا وہ کرتے کرتے وائرل ہو گئے فوٹو
کن
ہوں
کھ نائ
ہلو
پچو
آواز پھر آپ کی نہیں آ رہی ہے
میں نے کہا سچ میں ایسا ہوا
ہاں یار اس کے بعد بڑی بےزتی ہوئی ہماری ابو ہم کو ڈانٹ رہے تھے تو اس کے بعد سے پھر یہ دو سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں ہم
سھ
پھر دو سال کے بعد یہ کزن پھر اب آئی ہے اس کے بعد سے پھر ہم بہت دور ہی رہتے ہیں
اچھا کیا مطلب اچھا ن دوار بھی رکھے
اس لیے ہم بہت زیادہ فری نہیں ہوتے فری ہونا کیا مطلب کام وام ہوتا ہے تو کچھ کہ دیتے ہیں ورنہ نہیں بات کرتے اچھا میری عادت نہ ہے جانتی ہیں کیا ہے
جم
میری مطلب کہ عورتوں میں رہنے کی عادت نہیں ہے سمجھ رہی ہیں آپ ہلو
ہاں جکیں گے
میں نے کہا لڑکیوں میں رہنے کی عادتیں ہیں جیسے کہتے ہیں ن فیملی فنکشن میں سب اکٹھے ہوتے ہیں پھر کزن ہوتے ہیں میل فیمل سب ایک دوسرے سے گیدرنگ کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں وہ وہ چیز ہوتی ہے نا
ہاں
آپ کی آواز ہے یارے پلیز مائک کو اپنے منہ کے پاس رکھیے ہلو
ہیلو
ہاں کیا کر رہی ہیں آپ
میں نے کہا ہاں ویسا ہی ہوتا ہے آپ سنتے ہی نہیں ہیں میری بات
جب آئے گی تب تو سنیں گے نا آب مائک چھوڑ دیتی ہیں وہ نیچے چلا جاتا ہے
نہیں مائک تو منہ کے پاس ہی تھا آپ پھر بھی نہیں سو گئے لو
اچھا ہم پاگل ہیں نا جو زبردستی کہہ رہے تھے ہاں ہاں نہیں سن ہی دے رہا ہے
اچھا پھر
تو اس طرح کا ہمارے یہاں اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم نہیں بیٹھتے اس میں
اچھا ٹھیک ٹھیک
ایک تو ہمام حافظ اوپر سے داڑھی ٹوپی
ہاں اور کیا
تو لوگ سیدھا یہ نہیں کہتے ہیں کہ کیا کر رہے لوگ کہتے ہیں بتاؤ حافظ ہو کہ ایسا کر رہے ہیں ویسا چنا یہ ہے وہ
ہاں ہاں نہیں کھا ہے وسرچ کا ہے
ہم ہم کو سچ بتائیں آپ کو
ہوں ہوں
اب لائف فرسٹ ٹائم کسی لڑکی کے پاس بیٹھ کے کھانا کھایا ان کے بات یہ ہوں گے اپنی فیملی کے علاوہ آ لوگ کے ساتھ
مش میں
اور کیا ہم کبھی مطلب اپنے کزن کے ساتھ ہم کھانا نہیں کھائے آج تک
ہم ہمارے یہاں ایسا ہی ہے
تو اس وجہ سے ہم بہت بہت دور رہتے ہیں مطلب میری جتنے کزنس ہیں کسی کا نمبر میرے پاس نہیں ہے نہ ان کے پاس میرا نمبر ہوگا
ہوں ہوں چلو اچھی بات ہے
کیا اچھی بات ہے مطلب
سب آپ کے یہاں ایسا ہی ماحول ہے تو کیا کر سکتے
ہاں ہاں وہی بی بی پھر کیا کر رہی ہیں آپ ابھی
کنے کچ چ ڈے تھے دھولنے کے لیے
اچھا
ہوں
کون سے کپڑے
میرے تھے میرے پتی کی سےے اور ج چ سوچ کہ کرے بچوں کے اور میرے سسر کے
اچا سب کے کپڑے ابھی دھلتے ہیں
نہیں نہیں میری چھوٹی والی زیادہ تر میری چھوٹی والی نانند دی ہے سب میرے بھی کتے بھی
اچھا اچھا
کبھی کبار میں توڑتی
اچھا اچھا آپ سب کے کپڑے ایک ساتھ دھ دھلتی ہیں ایک ساتھ مطلب اس مشین میں ڈال دیتی ہیں
ہاں اوکے
کیم
مطلب ایک ساتھ
ہاں جیسے آپ آپ کے پتی کے آپ کے کزنس کے ہیں آپ کی نند کے ہیں اس طرح
مطلب ایک ساتھ مشین میں ڈال
ہاں ایسے دھلتی ہیں نا
نہیں
ہوں
الگ الگ ایک ایک سوور مطلب ایک سوٹ یا تو سوٹ مطلب جن میں لگے گا کہ ان میں کلر نہیں نکلے گا وہ یہ
ہوں ہ
مس
ہوں
ہوں ہاں
لیکن آپ لوگوں کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے نا کہ کہیں کلر نہ چھوٹ جائے دوسرے کا کپڑا خراب ہو جائے گا
ہاں اوکے
ایک مرتب پتاہ ہے آپ کو
ہوں
ہم جب بہت چھوٹے تھے ہم کو مطلب اتنی سمجھ نہیں تھی مدرسے میں تھے تو ہم نے سنا تھا وائٹ کپڑے پہ جو داغ لگ جاتا ہے وہ آلہ سے چھوٹ جاتے ہیں آلی جانتی ہیں
ہاں
آاں
ای نہ لا ابھی نہ لا
آلہ نا
ا م منے ل آگا
ہیلو
مطلب یہ آ
ہ ہلو
میں نے کہا رن اعلہ رن
آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی مجھے
ہلو
ہاں
میں نے کہا رین آ رہا ہے رین
ہاں ا دین اللہ
ہاں تو وہی کہہ رہی ہوں نا
ہاں تو وہ ہم ہم کو پتا تھا اس سے مطلب کپڑے پہ داغ لگا ہوتا ہے چھوٹ جاتا ہے تو ہمارے پاس وائٹ کپڑا تھا اس پہ داگا تو میں نے چوڑا ہے مجھے یہ نہیں معلوم تھا اس کو صرف وائٹ کپڑے بھی یز کیاے جے ہیں
ہاں ہاں
ہم کیا کرتے تھے وہاں پہ یہ سب بالٹی میں کپڑے بھیگا دیتے تھے اس کے ساتھ کیا کہتے آؤڈر کے ساتھ سرفکسر کے ساتھ کپڑے کو بھگا دیتے تھے آئرات کو بھگا کے صبح دھلتے تھے اس سے جلدی دھن جاتا ہے کپڑا
ہ
تو ہم جو ہے وائٹ کپڑے بپٹاتتے تو آنا کو ایسے اس میں مطلب کہ صرف کے ساتھ اس کو بگا دیتے تھے
ٹھیک ٹھیک
صاف ہو گیا ایک دن ہمارے ہمارے پاس اسکائی لائٹ اسکائی بلو کلر کا تھا تھا ایک سوٹ
ہوں ہوں
اس کے اوپر کچھ یہ داغ لگا ہوا تھا اس سے کیا کہتے ہیں بلیک بلیک کلر کا کچھ داگ لگا ہوا تھا
اچھا
تو مجھے لگا کہ ہم اس کو جو ہے اسی طرح آ میں ڈ کر کے رکھ دیں گے رات بھر صبح جو ہے اس کو دھل دیں گے صاف ہو جائے گا
ہوں
ہم نے بگا دیا صبح جب میں نے کپڑے نکالے تو وہ کہیں سے سفید ہے کہیں سے اسکائی بلو ہے کہیں سے ڈارک ہو گئے سمجھ نہیں آارے پتا نہیں کیا کیا ہو گیا تھا کپڑے کا
ویسے تو وہی ہوتا نا ہوں
می اا نے کہا تم کو کس نے کہا تھا میں نے کہا مجھے یہ معلوم تھا داغ چھوٹتا ہے لیکن یہ نہیں معلوم تھا صرف وائٹ کپڑے کا چھوڑتا ہے
نہیں اگر تو پانی میں ب ن پے
آپ مائک لے لیجیے منہ کے پاس ہے تو ہم فون کٹ کر دیں گے
میں نے کہا اگر مطلب ایسے ڈائ لوٹ کر کے لیں گے نا ہلو
ٹھیک سے پہلے جیسے ہم نے اس ٹائم لیا تھا
ہیلو
اور اور صحیح پاس کیجیے سنای نہیں د رہا ہے
میں نے کہا اگر ڈائ لیوٹ کر کے لیتے ہیں نا مطلب پانی میں ڈال کے پہلے
ہاں
پھر یوز کرتے ہیں پھر نہیں کلر جاتا ہے ہاں جاتا ہے کبھی کبھی کسی کسی میں تو ویسے بھی چلا جاتا ہے
پلیز مائک پاس کر لیجے پلیز پلیز پلیز
وہ پانس ہی ہیں لیکن آپ نہیں سن رہے ہو تو میرے ایئر فون میں پرابلم ہوی ہے کچھ
نہیں ابھی آپ نے بولا میں صحیح تھا آپ مائک پاس کر کے بولتی ہیں تو سن ہی دیتا ہے مجھے پھر وہ گر جاتے نیچے
ہاں ایئر فون میں پرابلم ہے آپ ایک کام کیجیے جو اس کی لیڈ ہوتی ہے پن پن کوڈ ٹھیک سے فکس کیجیے اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے آواز نہیں آ رہی ہے
اب ارہی ہے
نہیں
ہلو
میں نے کہا اس کو جو ہے نکال کے لیڈ کو فکس کیجیے پھر سے اس کے پن کو
اب رہی ہے
فکس کی ہے
ہاں
اب صحیح ہوا کیا کیا تھا آپ نے ہاں اب ایک دم ٹھیک آ رہی ہے کیا کیا تھا آپ نے
مینے لگوایی تھی پتہ نہیں آپ کو کیوں آواز میں آ رہی تھی
ابھی آواز ایک دم بالکل پرفیکٹ آ رہی ہے
پتا نہیں کیا ہوتا میں نے کہا نا پھر ایئر فون میں کچھ پروابلم تو ہو گئی ہے اتنے ٹائم میں ہی
ابھی تو نیا لیا آپ نے اتنی جلدی کیسے پروابلم ہو گئی
وہ مجھے نہیں پتا کیسے ہو گئی لیکن ہو گئی ہے کچھ
وہ لگتا ہے سستا والا ایئر فون لیا ہوا آپ نے
ہاں اور کیا ورنہ کتنے کا لیتی میں نے کہا ورنہ کتنے کا لیتی ایک ہزار کا
نہیں نہیں لوکل لوکل چیزیں لیں گے تو جلدی خراب ہو جائیں گی نا
وہی تو سمجھ نہیں آ رہا آخر کیا ہوتا ہے اس کا
سر سروجنی سروجنی نگر سے جو کپڑے لہیں گی اس کی اور رتن رتن سے جو لیں گی اس کی کیا ہوا ہیلو
ہاں
ہلو
ہلو
سرا وقت ضائع ہو جا رہا ہے میرا آواز نہیں آ رہی ہے
میں نے کہا یہ اس میں ایئر فون میں پرابلم ہے کہ ایئر فون کے بغیر بات کروں تو میری لائف میں
یہب بھیحی ہو گئییا آ بار آپ کی
وہیں میں کہہ رہی ہوں نا مطلب پھر ہاتھ میں رکھنا ہے فون میں جب پن لگا کے جیب میں رکھتی ہوں نا پھر بات کرتی ہوں پھر مجھے ہاتھ میں رکھنا ہے لیکن میں نہیں
میں تو ہاتھہ رکھ ل ہے نا چین میں کیوں رکھ رہا ہے
ہاتھ میں رکھ کے پھر یہاں سے کوئی کام نہیں کر سکتی ہوں نا
ایک ہاتھ میں فون لیجیے دوسرے ہاتھ سے کام کیجیے
ایک ہاتھ سے کام نہیں ہوتا ہے چلو میں کرتی ہوں آپ کو واپس کال
کتنے دیر میں